مطلب
ہلو السلام علم ولیکم السل ہ ج تو آپ ج کرے ہاں آپ کہہے آپ سنائیں چ آواز تھوڑا کما رہا ہے ر کو جی بت آ کیا
چلو
ہلو جی بتیا کیا ہو گھر کھانا خالی ہو ہاں خالیا اور بتائیں اسٹفن تو بند کرنی ہے
آج ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں بھائی جان
کس کے بارے میں
اچھا اوکے
دیکھو بھائی جان آپ نے سنا بھی ہوا دیکھا بھی ہوا کہ آج کے سمے میں سوشل میڈیا مانو جیون میں ایک س ایسا سنساندن بن گیا ہے ان شاء اللہ سوشل میڈیا کے بنا مانو جیون میں اب کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جناب
ہ بییساخ
جی جناب ہمیں سوشل میڈیا پہ کافی فائدے بھی ہیں کافی نقصان بھی ہے انشاء اللہ فائدے اس کادرح ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ لوگ آپ تو سوشل میڈیا کے ماددھیم سے گھر سے ہی اپنا بزنس وپار سنبھال رہے ہیں چلا رہے ہیں ان شاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے مادھیم سے اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور اچھی تالب بھی لے رہے ہیں اور جی کچھ لوگ ہیں جو سوچ سول میڈیا پہ اپنا روزگار بھی دیکھ رہے ہیں ان شاء اللہ ہم سوشل میڈیا کسی دور کے رشتے دار ناات دار کو ویڈیو کال بات کر کے اپنے پاپ میں محسوس کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیں یہ بھی فائدہ ہے سوشل میڈیا سے ان شاء اللہ سوشل میڈیا سے ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو میں کے دوارا گ راستہ بھی دیکھ لیتے ہیں ان شاء اللہ ہر جگہ کو دیکھ لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہم آئے دن مل جاتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہے نا ہلو
یہ تو آئی ہے کافی پادے ہیں اور بھی اس کے فائدے ہیں سوشل میڈیا کے دوارا ہم الگ الگ مذہب کی تعلیم ان کے رواج
جی جنا بھی
مطلب جو
دیکھو سوشل میڈیا پہ ہمیں
ان کو بھی دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں
دیکھو سوشل میڈیا سے ہمیں بہت کچھ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان شاء اللہ آپ نے دیکھا وہ بھی سوشل میڈیا سے ہم اپنے آس پاس کے اپنے بھائی اتیادی سے جڑے ہوئے رہتے ہیں ان سے بات چیت بھی ہے کیا کرتے ہیں ان کے حال چال بھی دیکھا کرتے ہیں سوشل آئے دن لوگ سوشل میڈیا پر اپنے بارے میں ہر چیز ڈالتے ہی رہتے ہیں جس سے ہم لوگ باغوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو اس کے جیون میں کیا چل رہ ہے ان شاء اللہ اس کے جیون میں کیا چ رہا اور اس سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا سے ہیں نقصان اس قدر ہے انشاء اللہ کی سوشل میڈیا پر آئے دن کچھ فراڈ زیادہ ہی ہو رہا ہے جس سے لوگ باگ ہمیں لوپ ہمیں فراڈ کرنے کی سوچتے ہیں ہمیں سوشل میڈیا پر اپنی پرسنل انفارمیشن اور اپنی بینک ڈیٹیلس کسی کو نہیں دینی چاہیے جناب ہیلو جناب تو میری بات سن پا رہی ہو
آ رہی ہے تھوڑی کم آواز آ رہی ہے آپ کی یعنی کیوں
جی آواز آب صحیح آ رہی ہے
ہاں آ رہی ہے کم ہی آ رہا ہے پ جی ج آپ کچ جی آپ کھ ہاں یہی ہے اور کیا اس کے فائدے کافی فائدے ہیں اس کے سوشل میڈیا کے ہم سوشل میڈیا پہ آپ جانتے ہو جیسے کہ اپن ایکٹو رہتے ہیں تو اپن الگ الگ جگہوں کے الگ الگ لوگوں کے بارے میں ان کے دیکھتے ہیں ان کی جو کانن وغیرہ ہوتے ہیں ان کی جیسے مذہب ہوتے ہیں الگ الگ ان کی جو جسنی بھی کافی وہ ہوتی ہیں ان کی الگ الگ روایتیں
ج دیکھو انشاء اللہ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوا کہ
کلچر ہے ان کو الگ الگ سمجھتے ہیں
جی جناب ہم سوشل میڈیا پہ کسی بھی دھرم کے ریتی رواج کلچر اتیادی بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں بھی بھی دھ سکتے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ سوشل میڈیا پ کے نقصان ہمارے جیون میں بہت ہیں دیکھا ہوگا آپ نے بھی سوشل میڈیا پر آئے تھن کال ویڈیو کالس آتے رہتے ہیں اگر ہم انہیں ریسیو کر لیتے ہیں تو ان شاء اللہ وہ لوگ
ہ ہلو
ج
اس میں تھوڑے اور جیسے اردو شبد ہے ان کو تھوڑا اور ن کنورٹ کریے بول رہے ہو آپ ٹھیک ہے مل ہاں مجھ کو بھی نہیں آتی اتنی اڑد پرجی ہے تھوڑا اپ بولیں گے دھیرے دھیرے چل ہی آئے گا آپ ہندی زیادہ بول رہے ہیں اس میں
جی انشاء اللہ میرا ماننا تو یہی ہے کہ آج کے سمے میں سوشل میڈیا ہمارے جیون میں اتنی اہمیت ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی اتنی اہمیت ہو گئی ہے کہ
جی
انسان سوشل میڈیا کے بنا کوئی کام ہی نہیں کر سکتا ہے اور ماسک ملہ ہمیں سوشل میڈیا اپنے کام کے لیے ہی استعمال کرنی چاہیے جناب ہ
ہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں
نقصان تو اس کے بہت ہیں امفیکٹ
ان آد بھی ہیں جیسے دیکھتے ہوں گے اپن آج کل لوگوں اپنی ذہن میں غلط چیزیں بسا لیتے ہیں اور کاپی جو ہیں غلط وہ بھی ہو جاتی ہیں اس سے
جی جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اننسنا میں سوشل میڈیا میڈیا پہ آج دن یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ کہ کچھ لوگ سوتے ہیں لوگ ہیں جو گندی ویڈیو پوسٹ اتیاد سوشل میڈیا پر ڈالتے تھے انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ انفیکٹ ان سے بچوں پر کافی اثر پڑتا ہے انشاء اللہ ایسے لوگوں کو ہمیں سمجھانا چ اور ہمیں حکومت سے بھی یہ گزارش کرنی چاہیے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر جو گندی پوسٹ ویڈیوز ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کو اکاؤنٹ ہی بین ہونا چاہیے اکاؤنٹ ہی بند کروا دیا جائے جس سے انفیکٹ ایسے ہمارے گھر میں جیسے امی جان ابو جان بھائی جان بیگم صاحبہ بچی اتد ایسی چیز سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو انفیکٹ ان کا بھی پرباؤ پڑتا ہے بچے تو اس قدر سوشل میڈیا کے آدی ہو جاتے ہیں جناب کی کچھ پوھو ہوئی مت ہو تو اتنی لت لگ جاتی کہ ان شاء اللہ وہ کھانا بھی نہیں کاتے ہیں بنا فھون کے تو میرا ماننا تو یہی ہے کہ ان شاء اللہ ہم بچ بچوں کو فون سے دوری بنائے رکھے ہیں اور بچوں کو فون نہ دیں تو ہی اچھا رہے گا جی آپ کچھ فرما
جیسے آپ کہاںس ہیں جناب
یہ جن بھائی جان اس میں پرسنل انفارمیشن نہیں لیتے ہیں نہیں تو کال ریجیکٹ ہو جاتی ہے انشاء اللہ کچھ جو بات کرنی ہے وہ بات کریں تو ہی اچھا رہے گا
اوکے ج
آپ نے اور آپ بتائیں آپ کے یہاں پہ موسم کیسا چل رہا ہے
ہاں ٹھیک ہے سبح اللہ پ سک
جی انشاء اللہ موسم میں آئے دن گرمی کچھ زیادہ ہی ہوتی چلی جا رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ
ہاں گرمی تو ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ یہ بارش ہوئی تھی تو تھوڑا ٹھیک ہو گیا
آپ نے اس بات پر کبھی ذکر کیا ہے کہ یہ موسم کیوں اتنا گرم ہوتا جا رہا ہے دھوپ کی تپیت سے اتنی کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے ان شاء اللہ اس میں ہم آپ ہمارے ملک میں کچھ لوگ کچھ انسان کچھ لوگ ایسے ہیں جو جو پیڑ پودوں کو پرانی دسوں کو کاٹے ہیں انہیں انشاء اللہ یہ پتا ہے کہ ہمیں بیوں کو نہیں کاٹنا چاہیے جس سے انفیکٹ ہمیں ہماری جو آگے آنے والی جنریشن ہے وہ خطرے میں چلی جائے یہ نہیں پتا ہے ہے کہ مانو جین میں پیڑ پودوں کی اہمیت کتنی ہے اگر آج کے سمے میں پیڑ پودے نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے ان شاء اللہ اگر ہمھ آکسیجن ہی نہیں پراپت کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں ماشاء اللہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے چاہیے اور ہمیں پیڑ بچانے چاہیے انشاء اللہ ہمیں پیڑ نہیں کاٹنا چاہے اللہ تعالی نے بتایا ہے جولو پیڑ کاٹتے ہیں انہیں دھرتی پر دو گز زمین بھی نصیب نہیں ہوتی ہے جناب
ہ بییسام نہیں نہیں گ تو یہ درخت کی وجہ سے بھی موسم پہیک پڑتا ہے پر یہ نہیں وہ ابھی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں موسم جو ہے ابھی گرمی کا ٹائم بھی ہے کیونکہ اسٹم پہ جو سورج ہے وہ بھی اپنا ادھر ہوتا ہے
دیکھو انشاء اللہ آپ یہ بول رہے ہو میں اس بات سے سہمت ہوں کہ گرمی کا سم انشاء اللہ یہ بارش کا سمے اگر زیادہ درش ہو درچ ہوتی تو انساء اللہ بار بھی زیادہ ہوتی مانس میں بدلاؤ آتا جو ہمارا بارش زیادہ ہوتی بارش ب زیادہ ہوتی تو موسم میں بھی بدلاؤ آتا ہے ان شاء اللہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج کے سمے میں پانی کی بھی کہیں بہت جگہ قلنت ہو رہی ہیں کہیں جگہ تو پانی پی نے کے لیے بھی نہیں مل رہا ہے تو انشاء اللہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درج چلا درش لگائیں جس سے ٹائم سے بارش ہو پانی ہو آج کے سمے میں آپ نے دیکھا ہوا کہ دھرتی پہ پہلے بیس آج سے دس بیس سال دھرتی میں بیس فٹ پر پانی آ جیا کرتا تھا ان شاء اللہ آگ دو سو بیس فٹ نیچے چلا گیا اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آئے دن ہم پانی کے لیے بھی طرف سے جائیں گے بھائی جان
ہاں پی ساک
جی جی بھائی جان اور کچھ آپ بتائیں
ہ یہ اور کیا بار موسم کا تو یہی ہے پیڑ پودے ہیں تو وہ ہے اپنا جتنا ڈیڑ سو دیں گے اتنا اچھا رہے گا
دیکھو جناب آپ بتائ گے واو پردوشن کس کن ہو رہا ہے ان شاء اللہ آپ کو پتا ہو تو بتائے نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بائیو پردوشن وایو پردوشن کس کارن ہو رہا ہے
بائی پردشن تو یہی ہے لوگار غلط اپنے یوز کر رہے ہیں اپنے ادھر ادھر پیڑ پودے ان کو کاٹنا ک
جی جناب میں آپ کی بات سے سہمت ہوں آپ صحیح فرما رہے ہو انشاء اللہ یہ بھائی پ دیکھو یہ وایو پردوشن اس قدر ہو رہا ہے کہ آپ دیکھا ہوا کہ کئی جگہ چمڑے کی فیکٹری ٹائر فیکٹ ہے سے جو بسلا بسلی گیس دواں نکلتی وہ ہمارے بایو کو پردوشن رہی ان شاء اللہ ہمیں سر حکومت سے یہی گزارش کرنی چاہیے کہ ایسی فیکٹریوں کو کئی شہروں سے دودھ جہاں کوئی شہر نہ ہو جہاں کوئی گاؤ نہ ہو وہاں ان شاء اللہ کا انساء اللہ ایسی فیکٹری لگیا جائے جس سےو آگوں کوئی آکسیجن ل میں دقت نہ ہو جناب آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا اللہ نے چاہا تو آگے بھی بات ہوتی رہیں گی بھائی جان خدا پہ